السلام علیکم
جی
ہلو
ہوں
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آواز بھی آ رہی ہے
اورے
شنیاری
ہیلو
ہاں ہیلو
ہوں
س
وعلیکم السلام
ک ب کیا اپنے کھانا کھ
وعلیکم السلام
بٹ بٹ کیا آپ نے کھانا کھا لیا
ہاں میں نے کھانا کھا لیا
آپ نے کیا کھایا
میں نے چاول دال اور سبزی کھائی
بہت اچھا اللہ آپ کو سمجھتے آپ کہاں جا رہے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں
میں دہلی جا رہا ہوں
آپ کس ذریعے سے سفر کریں گے
میں ٹرین سے سفر کروں گا
سفرار اپنے خاندان میں کون کون ہیں
میرے خاندان میں والدین ایک بھائی اور ایک بہن ہے
کیا آپ سب ایک ساتھ رہتے ہیں
جی ہاں ہم سب محبت سے ایک ساتھ رہتے ہیں
کہ والد کیا کرتے ہیں آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں
جی
آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں
میرے والد استاد ہیں
آپ کی والدین کیا کرتی ہیں تھرٹی ٹو
آپ کی والدہ کیا کرتی ہے
ہاں میری والدہ گھریلو خاتون ہیں
آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں
میرے ایک بھائی ایک بہن ہے
آپ کے گھر میں کس کی مدد کرتے ہیں
جی میں اپنی والدہ کی مدد کرتا ہوں ہاں
آپ کو کون سی زبان پسند ہے
مجھے اردو پسند ہے
آپ کو کون سا مس گلہ پسند ہے
مجھے تصویر بنانا پسند ہے
آپ کو چائے پسند ہے یا دودھ
مجھے دودھ پسند ہے
آپ عید کیسے مناتے ہیں
ہم خوشی سے عید مناتے ہیں
آپ کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے
ہ دسمبر میرا پسندیدہ مہینہ ہے
آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں
جی ہاں میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں اور
آپ کو کس شہر میں جانا پسند ہے
مجھے حیدرآباد جانا پسند ہے
آپ روزانہ ورزش کرتے ہیں
جی ہاں تھوڑا ورزش کرتا ہوں
چلیے